لیکن م آم تو نہی
ہیلو آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے
جی آپ خیریت سے ہو
ہاں جی بالکل خیریت سے ہوں آپ سنا آپ کیسے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے امی ابو بھائی جان سب فیملی میں خیریت سے ہیں
ہاں بھائی جان میں تو اللہ سے یہ ہد رگ سے ہیں
الحمد للہ
شکر ہے سن کی ہیں ہیلو
اچھا کر لیا آپ نے
ہاں بھائی جان میں نے ابھی تو ناشتہ کر کے آیا تھا میں منچورین کھا کے
الحمد للہ ا دیکھیے ناشتہ کرنا بھی بہت بہت ضروری ہے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
ناشتہ کرنے تھ کیا دیکھیے ہم صبح کا ناشتہ کر لیتے ہیں تو کیا چکر وغیرہ نہیں آتے اگر ہم خالی پیٹ کہیں چلے جائیں تو چکر آتے ہیں بی پی لو ہو جاتی ہے اور ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں دیکھیے صبح کا ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جانتے ہیں گرمی میں لوگ باابو کی عادتیں بارہ ایک بجے تک کھانا کھانے کی ہے تو صبح بھوکے پیٹ نہیں رہے آپ کچھ بھی تھوڑا بہت ناشتہ کرے پوہے وغیرہ کا یا کوئی سے بھی مطلب ایسی چیز کا تاکہ آپ کے پیٹ میں چل جائے تو آپ کو تھوڑی انرجی وغیرہ میں س سو
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہاں آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم کو صبح ناشتہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے مطلب تھوڑی بہت پیٹ کا جو مطلب تھوڑی بہت بھوک ہوتی ہے وہ نشٹ ہو جاتی ہے تو ہم دوپہر میں کھانا کھا سکتے ہیں پھر پ ہم کو وہ نہیں دقت نہیں رہتی ہے کہ اپ کھانا کھا لیں یا نہیں
جی
اور ویسے سنائیے آپ کے جاں موسم کیسا ہو رہا ہے ابھی
الحمد للہ ہمارے یہاں موسم تو لاجواب ہو رہا ہے اور دھوپ میں جو ہے تیزی نہیں ہے اور ہوایں جو چل رہی ہے مزہ آ رہا ہے آنند لے رہے ہیں ہوا کا مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ اور آپ کے وہاں بتائیے
ہاں مسا اللہ الحمد اللہ ہمارے جہاں بھی بہت اچھا موسم ہو رہا ہے آپ کے جہاں ہوائیں چل رہی ہیں تو ہمارے یہاں بھی ہوائیں چل رہی ہیں اور بسی مس آج چلو موسم کے بارے میں بات کریں
نہیں سب فمائی ہے
ہاں موسم تو ایک پرکرتی کا ایک مہتوپورن باگ ہے یہ سمے سمے پر بدلتا رہتا ہے اور ہمارے جیون کو کئی طرح سے پرباوت کرتا ہے مطلب موم تو ایسی چیز ہے کہ کبھی تی دھوپ ہوتی ہے کبھی بارش ہوتی ہے تو کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں اور موسم کا تو کچھ پتا نہیں لیکن بھارت میں مکھی روپ سے تو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ تین موسم زیادہ ہوتی ہے گرمی والا اور برسا والا اور سرد والا اور ویسے کئی کئی سارے موسم ہوتے ہیں آپ کو تو پتا ہے ہیمنت بسنت
جی جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل اپنے بھارت میں تو تین موسم ہے جو ہوتے ہیں جو دیکھیے سب انسان جو ہے گرمی برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ سردی برداشت کر لیتا ہے لیکن لیکن انسان سے گرمی برداشت نہیں ہوتی
ہاں بھائی جان بالکل صحی فرمایا آپ نے کیونکہ گرمی میں ہم نہ تو زیادہ کپڑے پہن سکتے مطلب ہلکے اور سوتی بشری پہن سکتے ہیں اور سردی میں تو تم تمہارا من کرے اتنے کپڑے پہنو کوئی دقت نہیں
جی اور گندے بھی نہیں ہوتے اور دیکھیے پفینہ وغیرہ نہیں آتے بدبو وغیرہ نہیں آتے اگر آپ گرمی میں ایک مطلب کپڑے پہن کر کہئی پروگرام میں چلے گئے نا ا تو دیکھیے کپڑے کی اتنے پسینے میں ہو جاتے ہیں کہ گندے اور ہو جاتے ہیں ج پتین ہوتا ہے تو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ سے گندے مطلب اس کے کپڑے پہ نشان وغیرہ ہو جاتے ہیں تو دیکھیے کپڑے اور بدبو وغیرہ اور آنے لگ جاتی ہے زیادہ دیر ہو جات ہےیا پھر پسینے میں گیلے ہو جاتے نا کپڑے وہ سوکھتے ہیں تو وہ بدبو مارنے لگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید دو چار دنوں سے سلٹ یہئی کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہو
ہاں بالکل صحی فرمایا ویسے آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ مطلب جو پچھلے برس گرمی پڑی تو اب اس سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے
بے شک بے شک آپ بالکل صحیح فرمایا کہ پہلے سے پلے سے بہت زیادہ گرمی ہے اس بار اور بارش جو ہے بہت کم ہے پہلے جو پہلے کی تلنا سے اگر بات کی جائے پہلے تو الحمد للہ بہت زیادہ بارش تھی اور اس بار تو بارش بہت کم ملی ہے دیکھنے کو بہت کم دو یا تین بار ہوئی ہے وہ بھی صحیح سے نہیں ہوئی جس سے ہمارے اییریا کے اندر تو الحمد للہ کل موسم اتنا خطرناک لاجواب ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو ا تین چار گھنٹے کی بارش ہوگی لیکن جو ہے ہوا جو ہے ہوا کے روخ نے پورا موسم کو چینج کر دیا پورے مزاج چینج کر دیا بارش کے موسم کو
دکھاں بائی جان بالکل سے اور ہمارے یہاں تو کل ایسا موسم ہو رہا تھا کہ مطلب نہانے کی ضرورت نہیں ہے پسینے سے اپنے ہاتھ نہ لیتے ہیں ہم
جے حک بے حک
اور فرمائیے اور کھانا پینا ہو گیا کیا آپ کا
جی ہمارا کھانا نہیں ہوا ہم نے ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ کیا تھا تو ہفتہ تر کے تھوڑا نہائیں گے دھوئیں گے ابھی کیا نہائےس ایک بار تو ہم صبح جلدی نہا لیے ساڑھے سات بجے ہی نہا لیے تھے ہم اب واپس پسینے میں ہو گئے اب کام وغیرہ بھی ابھی تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ میں نے سوچا چلو آپ سے بات ہی کر لیتے ہیں اور نہانے کا بھی کیا ابھی بارہ بجے اب سونے جائیں گے تب گیارہ بارہ بجے تھوڑا ٹہلیں گے کھانا کھانے کے بعد تو نہا کر جو ہے ٹہلیں گے تاکہ نیند جو ہے اچھے سے آئے سکون سے آئے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ مطلب نہلا دھلا کے اس گرمی میں کہیں باہر نہ نکلیں اور ویسے آپ کو تو پتا ہے کہ گرمی کا کے موسم میں لوگ ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ شریر کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس موسم میں مطب مطلب پنکھے کولر اور ایئر کنڈیشنر کا ادھ اپیوگ ہوتا تا ہے اور جو لوگ ہیں وہ دن بھر ادھک سے ادھک پانی پیتے ہیں تاکہ شریر میں پانی کی کمی نہ ہو اور جو اس کے ساتھ ساتھ مطلب پانی کے ساتھ ساتھ تو آپ نے آپ کو تو پتا ہی ہے کہ نیبو پانی پیتی ہیں لسی پیتی چھات سکنجی ناریل پانی اور پھلوں کا رس شریر کو بہت
تو ج مند کرتا ہے بالکل جی ہاں ہم جو ہے پھلوں کا رس پیتے ہیں ہمیں زیادہ پھلوں کے رس میں جو ہے بیل کا جو رس الحمد للہ مش اللہ وہ بہت اچھا لگتا ہے بیل کا وہ شاندار لاجاب لگتا ہے
ہاں بھ جان میں نے بھی پیا کتنا گذب لگتا ہے کہ کیا بتاؤں اس کی جتنی بڑائی کروں وہ کم ہے
الحمد للہ یہ دیکھیے بیل کا جو رف ہے الحمد للہ بیل کا جوس ہے وہ باڈی کو ٹھنڈا رکھتا ہے نقصان نہیں کرتا ہے بہت فائدے مند رہتا ہے ماشاء اللہ بہت مزہ آتا ہے بیل کا جوس پینے تو پیتے ہی جاؤ دیکھیے کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ا بیل کے پتھر بل پتھر کے جو پیڑ ہیں وہاں پہ بل پتھر ایسے لدے ہوئے ہوتے ہیں پورے پیڑ پہ الحمد للہ اگر وہ کسی کے بائی چانس گر جائے ٹوٹ جائے نا تو انسان کی جو ہے کھوپڑی پھوڑ دے اتنا بھاری رہتا ہے اتنا وزن رہتا ہے پتھر کی طرح جبھی تو اس کا نام دیا ہے پھر
ہاں بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں بھی آپ کی بات سے سہمت ہوں اور ویسے ہمارے گاؤں مطلب گاؤں میں کیا ہماری جو کھیت ہے اس میں یہ پیڑ ہے
جی
اور لگتا ہے کہ اگر گر جائے تو ہم کو
آپ کو گرمی کی موسم کی سب سے بڑی خاصیت پت ہے کیا
جی
ہاں ویسے آپ کو گرمی کے موسم کی سب سے بڑی خاصیت میں بتاؤں چلو کہ اس سمے میں کئی سوادشٹ پھل ملتے ہیں جیسے کہ آم ہو گیا جسے پلوں کا راجا بھی کہا جاتا ہے اور یہ گرمیوں میں سب سے لوک پہ پھل ہے سبھی کا اور اس کے علاوہ تربوز خربوزہ لیچی گھیرا اور ککڑی بھی خوب یہ پھل شریر کو ٹھنڈک دینے کے کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں
بے شک صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ہاں بھ جان اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ گرمی میں کہیں باہر نہ نکلیں اور اپنے ہلکی اور سوتی وستر پہنیں
الحمد للہ بزات الحمد للہ ہم جو ہے گرمی میں جو ہے کوئی کام پڑے گا تو بھی باہر نکلیں گے اور ہلکی سوتی ہوا سر پہ نا اور خاص طور پہ اگر ایمرجنسی کام پڑے تو باہر نکلے اور چھات یا سر پہ کوئی رومال وغیرہ ڈال کر نکلے تاکہ ہماری کھوپڑی صرف خر جو ہوئے گرم نہیں ہوئے
بھائی جان اب مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے تو شکریہ بات کرنے کے لیے
الحمد للہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ
جی
اللہ حافظ